جی جی السلام علیکم وعلیکم سلام آپ کو پتا ہے میری ماما گئی لائٹ بند کرنے یہاں اندھیرا قائم ہے گرم ہے نا ہم نے لائٹ ہی آف کی
ب میری بیٹی اندر رو رہی تھی حمزہ اس کو دے ہی نہیں رہا تھا سائیکل کو کھیلنے میں نے اس کو اٹھایا اندر والے کمرے میں لیا لائٹ وائٹ بند ہے یہاں پہ فین ڈالا اس میں نے اب دودھ دیا وہ سو گئی ادھر ہی
اچھا کیا اب پھر وہی بیٹھو ایک تو کام ہو جائے گا اوپر سے آپ کا ریسٹ بھی ہو جائے گا رانی کہا گئی
وہ اندر تھی
اس نے مجھے بولا تھا کرو دوسری کال میں تب بزی لگ گئی اور یہاں پہ آیا تھا ماموں بھیا یہ لوگ چائے پی رہے تھے پھر بات بات ہوتی ہے نا سب کے سامنے جیسے ہو پھر کتنوں کو وہ بولیں گے یش یش
اور کیا ہمیں یہاں پہ آتا ہے میرا ابج آتا نا وہ اتنا چلاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو آتی ہے میری بہن بو بھی ایسے بولتے ہیں امم اس کو د یکہاتے ہے یش ہاں سے چپ کرو چپ کر
یہی نا تو
آپ کا بڑا ماموں ہو گیا ہوگا جیسے اکیلا وہ جاتا تھا نا یہ بسما کے گھر
ہاں اب وہ یہاں آتا ہے وہ تو پھر بھی یہاں آتا تھا پہلے بھی لیکن اب وہ اکیلا ہاں اور کیا ماں اس کی دور ہو گئی ہے اور اس ایج ماں کا دور ہونا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی اب عمر کے اس پڑاؤ پہ ہے میں نے بولا اس ایج میں وہ گئی دور ماما کو بھی ٹینشن ہوتی رہتی ہے ماموں کو بھی ٹینشن ره
آ اور کیا وہاں پہ دو قدم سے دن میں پچاس بار نظر دیتے آپ نی ماں کو ہے نا آپ لوگوں کی نظر بھی تھی یہاں پہ میری بات بھی تھی اس کو بھی نزدیک سجانا نظر مارتی اگر مطلب صبح کر دے کام ختم نظر دیتی شام کو کر تی کام ختم نظر دیتی
نظر دیتی ہو اب بسما کو تین نکالنا ہے پہلے گاڑی کا انتظام کرنا ہے میری ماما کو پہلے میرے پاس کسی کو رکھنا ہے پھر گھر کی حالات دیکھنے ہیں پھر جا
ہاں سچ میں
چلو ایسے تیسے کر کے ایک رات نکلے گی وہاں اور کتنے ٹائم ره سکتی ہیں
یہاں پہ اگر رات کے لیے جاتی بھی نہیں روز مرہ اپنی ماں کو کو نظر ہاں لائٹ گئی ہمیں پرسوں ایک رات کو لائٹ ہی نہیں تھی پرسوں رات کو یہاں پہ ہاں پر ہمیں انورٹر ہو گیا تھا یہ بیٹری ہو گئی تھی خراب اس میں پانچ یا دس منٹ لگتے تھے خالی اب انھوں نے پرس تو وہ بیچی ہے انورٹر بیٹری وہاں سے پھر اٹھائیس ہزار میں آئی ہے انورٹر
ہمیں بھی آ گئی ہمیں بھی آ گئی ہم نے ماہ رمضان میں لائی
نہیں ہم نے پچھلے مطلب ایک دس پندرہ دن ہو گئے ان کو انہوں نے تبھی لائی لیکن پر ہمیں کل یہ پرسوں ہو گیا تھا پتہ نہیں شاٹ پہ باہر کچھ پھر بجلی ہی نہیں تھی رات کو ایک دن گئی ہے ک شام کو مطلب بجلی چار پانچ بجے پھر کل کل صبح چار بجے آئے ہے دوسرے دن لیکن شکر ہے اللہ کا ہے انوورٹر تھا نا نیا ہی اس کو لگاہی نہیں ہمیں جو اب جی کو کولر چل رہا تھا تو ہمیں اندر فین تھا دانش بس میں کو اوپر فین تھا
اس پہ کولر مت چلاو وہ خراب ہو جائے گی
تو وہ کہاں مانتا ہے میرا وہ بھی اس کو اتنی گرمی ہو گی ابھی وہ آئے گا نا وہاں سے لیکن ادھر باہر ہے ابھی گرمی بہت پہلے وہ آئے گا نا باہر سے
وہ مین پہ لگاؤ آپ دیکھو آپ لوگ ہی کرو کچھ وہ مین سوئچ پہ لگاؤ
وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کو وہ بول بجلی جاتی ہے نا وہ لگاتا ہے ڈائریکٹ
پاپا کو بھی ہے نا کولر لیکن وہ ڈائریکٹ لگاتے ہیں انورٹر پہ نہیں بیٹری کو کیا نکلے گا پھر فین ہمیشہ کولر پہ ہے یہ انورٹر پہ ہے
اور کہ ہمیں بھی پتہ ہے وہ آئے گا نا ابھی وہاں سے پہلے وہ ایک ٹپ پانی سے نہائے گا پھر وہ اوپر ادھر پر سے اتارے گا ٹھنڈا پانی فریج میں سے وہی بھرے گا کولر میں پھر رات کو کولر پرسوں میں نے
تو اسکو
پرسوں میں نے اس کو بولا م کرو ایسے مت کرو ایسے اگر آپ نے یہ ٹھنڈا پانی ٹھنڈے پانی سے نہیا آپ کولر مت ڈالو لیکن یہ اس نے مانا ہی نہیں پتا ہے اس کو دو دن سے بیمار ہے میں نے اس کو اس دن بولا لیکن وہ مطلب مانتا ہے وہ دو دن سے اب بیمار ہے
ہاں اللہ اس نہ اب دادی جان زندہ تھی لیکن ان کو نہ ہویا ہوا تھا ماما نے بولا ماما نے کیا یہی کولر میں ٹھنڈا یہ بارف والا پانی بھرا برف ہی ڈال دی نیچے سو گئی رحم بابا اس کو کتنا فیور پین وغیرہ پھر اس کو یہ برہن ہے نا
ہاں
اس نے بولا کہ اپ فین کے بغیر سو جاؤ ایک رات پوری اور بستر اوڑو پورا یہ پسیینہ لاؤ یہ بر آئے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے میری بھابی نے دیکھا نا میری ساس ایسا کرتی ہے ماما نے برف ڈالی کولر میں ہو بھی گئی کولر میں وہ ڈال دے برف وہ بھی ویسی ہی بیمار پڑی اس کو بھی پھر وہ پسینہ لانا پڑا وغیرہ وغیرہ
ابو جی کو میں نے بول مت کرو ایسے مت کرو ایسے بیمار پڑ جاؤ گے
تک ماما وہ کام نہیں کرتی
پہلے اس د نےن نہایا پھر کھانا کایا پھر کووللر میں ڈالا ٹھنڈا پانی آتاا وہ دن میں آیا دوپہر میں اس نے ایک بالٹی پانی رکھا فریزر میں اوپر اوپر رکھا اسنے دن میں ہی وہوکا مانتا ہے ادھر اسے رکھا ہے دوپہر میں فریزر میں پانی بالٹی ایک اب آئے گا نا وہاں سے اب ڈالے گا کولر میں وہ کہمان وہ مانتا ہی نہیںے اس کو زیا اللہ کی قسم جتنا پسینہ مجھے آتا ہے نا اگر کوئی دیکھے گا نا وہ بولے گا باپو کیا ہو جاتا ہے لیکن میں پھر بھی کرتی ہوں بارداشت میں بولتی ہوں اب بھی مار پڑ جاؤں گی تو کیا کروں گی
میں نے آج نہایا مطلب میں جلدی جلدی نہتی ہوں کیونکہ پتہ ہے گند بال بھی کتنے گندے ہوتے ہیں پسینے سے وہجیب قسم کے بال ہوتے ہیں اوپر سے اتنے عجیب مزاج ہے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی نہاے بگیر
ہاں
میں اتنا پسینہ آ رہا تھا مجھے آج میں اٹھ اٹھ میں سر پانی نہیں لگا سکتی مجھے ہے نا اپنی ہی پرابلم میں بھی نہیں لگا کہ سار پے پانی مجھے آلریڈی بند ہے میں جب پہلے بھی وہ ویسے چلتی تھی نا مجھے بچپن صیح تھا نا لائگ میں تب بھی نہیں ڈالتی تھی ڈائریکٹ وہ سر پانی تو آج کی بات ہی نہیں ہے آج کہاں سے لگاؤں آج
آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا پسینہ آتا ہے لیکن مجھ س سر میں پسینہ آتا ہے باڈی میں مجھے آتا ہی نہیں مطلب جیسے باقیوں کو آتا ہے نا مجھے مجھے کا
سلکی ہے یا یہ
ہاں مجھے سلکی ہے وہ بھی جھڑ گیا بچے جو پیدا ہوتے ہیں بال ہی جھڑ جاتے ہیں لیکن مجھے سلکی ہی بال لیکن مجھے اتنا پسینہ آتا ہے نا میں الگ ٹھیک ہے سب میں بولوں سچ میں دو تین بار شیمپو لگاتا ہوں بالوں میں سمیل جاتی ہے نا پسینے کی
ہوں جا
جیسے ا سر پہ اگر یہ نل کا رہیں گے نا کیسے اترے گا پانی ویسے اترتا ہے مجھے پسینہ
تیری طرح مجھے بھی پتا ہے نا شبہو کو آتا ہے اب اتنا پسینہ اتنا پسینہ
اصل میں ہو جاتی ہے کمزوری سرجری کی وجہ سے ہو جاتی نا پھر کمزوری مجھے آتا ہی نہیں میں اپنی ماما کو بولتی تھی میری ماما کا کزن تھا اس کو آتا تھا اوپر سے پیسے ناک سے گرتا تھا میں چھوٹی تھی میں بولتی تھی ہائے مجھے بھی ایسے ہی پسینہ آتا ہاں تو میرا وہ کیا ہے نا جسے مجھے لگا کہ وہ دعا میری قبول ہو گئی
میں جب میں جب اسکول جاتی تھی نا مج ھے یہ جیسے منہ دھوتے ہیں نا اسکول والے چاہے مجھے ویسے ہی پسین اف نکلتا تھا وہ نا وہ جیسے آپ بول رہے رہی ہو نا ناک سے وہ بہنا وہی وہی برابر مجھے ویسے ہی ہوتا تھا اتنا میں ابھی بھی رات کو ایک دو بار منہ دھوتی ہوں اگر واش روم جانا پڑے نا تو وہیں سے منہ بھی دھو لیتی ہوں پھر سوتی ہوں فین کے نیچے میری بھابھی بولتی اس سے کیا ہوتا ہے میں نے بولا پھر بھی ٹھنڈک تو ملتی ہے تھوڑی بہت
آپ کو پتا ہے پچھلے سمر میں میں پریگنٹ تھی لیکن گرمی میں خدا آپ کو پتا میں یہ کرتی تھی ہاں
آپ کو کیا ہوا ہوگا اس سے
ایک تو میں کوئی کپڑا نہیں پہنتی تھی اوپر سے فل رکھتی تھی فین اس دو فین رکھتا تھا میرا ہسبینڈ مجھے ایک فین لٹک کے رکھتا تھا کسی چیز سے باندھ کے وہ ٹیبل فین ر اللہ کی قسم وہ ٹیبل فین رکھتا تھا بیڈ کے اوپر ہمیں سے وہ مطلب جو فریم جیسا بنا کے اس پہ رکھتا تھا فین اس پہ کوئی اپنی شرٹ باندھتا تھا یا میرا دوپٹہ باندھتا تھا رکھ تھا باندھ کے اوپر سے تھا سلنگ فین وہ آلریڈی تھا اور میں دن میں جاتتی تھی نا اترتے نیچے کہتی دوپٹا گیلا رکھتی وہ گیلا دوپٹا لیکن پھر مجھے اس گیلیے دوپٹے سے مجھے بولا تھا سسر نے ایسے مت کرو ایسے بخار ہو جائے گا مجھے کتنا بخار مجھے اتنا بخار مجھے پھر اتنا بخار چڑھتا تھا اسے لیکن ہو جاتی تھی دس منٹ ہو جات تھ نا وہ ڈپاٹا میرا سوپ زیادہ تھا یارے اللہ مجھے کیا پچھلے سال اوپر سے میرے سسرال میں وہاں پہ زیادہ گرمی ہے وہ یہاں اتنی گرمی کہاں ہے جتنی وہاں ہے
نشہ یہ یہ بولتے ہیں بسما کے مائکے میں یہ میرے نا ننیحال میں
ہاں
یہ ٹھنڈی ہے
میں اس کو وہی بول رہی تھی صبح میں اس کو بول رہی تھی اپ وہاں پہ کتنی ٹھنڈی ہے اس نے بولا اس وہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہے وہاں پہ فرق پھر میں نے اس کو بولا وہاں سے یہاں سے ادھر اچھی فارک کی یہاں پہ بھی تھوڑی ہے لیکن میرے سسرال میں کتنی گرمی ہے وہاں پھر آپ رہی نہیں پاؤ گے
گرمی شبو کے سسرال میں ہے خدایا وہ کہتی ہیں دیدی مجھے اپنا یہ روم یاد آتا ہے کیونکہ میرے رووم میں ٹھنڈی ہے
ہاں
دھیے میں بیٹتے ہیں پاپا فون چلاتے ہیں پاپا فون چلا رہے ہیں ماما نے بھی ایسے ہی ڈالا ہے پیچھے لیکن کمرے کی لائٹ بند ہے
ہمے بھی آپ کو پتا ہے میری ماما کا سسرال بھی ہے نا میرے سسرال کے سائڈ سے ہی وہ بولتی تھی جب میری چاچی کی ڈیتھ ہو گئی نا مطلب میرا گھر بھی وہی ہے میری چاچاف بھی وہیں رہتے ہیں پھر میری ماما بولتے جب میری چاچی کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک مجھے وہاں پہ گھر بھی ہے وہاں پہ اتنا پسینہ آتا تھا م میں بول رہ کیا بولتے ہیں ماما گرمی تو سیم ہوتی ہے وہ بولتی اللہ کی کسم وہاں پہ زیادہ گرمی ہے لیکن اب میں نے خود دیکھا نا وہاں کیا ہے خدا آیا وہاں پہ جیسے سیدھھی اگ ہوتی ہے
کچھ بھی فرق نہیں ہوتا آئس کریم کھا لو وہ کرو یہ
کچھ بھی نہیں اب میری وہاں پہ میں بولتی ہوں نا اپنے سسرال والوں کو میری نند بولتی ہے وہ آئی تھوڑا گاؤں سائڈ سے ہی اس کا سسرال ہے وہ بولتی ہے میرے سسال میں تو گرمی ہی نہیں یہاں پہ کتنی گرمی میں بول جو ہاں میں ان کو بولتی ہوں ان کو میرا بیٹھتا ہے نہیں ہے
نہ نہ گاؤں والے یہ نہیں بولتے ہیں میری ماسی ہے نا وہاں بارامولہ میں رہتی ہے نا خالی ان کے یہ یہ مطلب شام کو ن نیچرل ہوا اتنی اچھی آتی ہے یہاں ہوا کہ نبن نام و نشاں بھی نہیں ہے اور جب یہاں حوا ے گ وہ ین اٹھائے گی وہ کہاں وجے گی وہ کیامٹہ لاتی ہیں اوپر سے اس سے
وہاں پے بہت میرے سسرالور یہاں پہ بائی پاس ہے نزدیک اسی وجہ سے یہاں پہ زیادہ گرمی ہے لیکن وہاں پہ سیدھے آگ جیسے اترتی ہے اوپر تو جب اوپر والے کمروں میں زیادہ ہوتے یے میرا کامر بھی اوپر ہے وہاں پے اتنی گرمی ہوتی ہے
اور کیا صحیح بات ہے چلو پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ واپس کرنا ہے
ہاں کرو واپس